السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک جی میں فراز ہوں
اچھا اچھا فارا صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آب ٹھیک ہے
شکر شکر الحمد للہ گھر میں سب
ہاں شکر
کیا کر رہے ہیں
بس بیٹھا تھا فون چلا رہا تھا اسکرولنگ انسٹا پہ
سکرولنگ انسٹاف ہے اور یہ بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے بریک فاسٹ ویک فاسٹ کیا
ہاں ابھی کیا جسٹ دس منٹ پہلے
لیٹ اٹھ
ہاں سنڈے تى نہا
اوکےکی سنڈے
ہاں
اچھا اور یہ بتائیے آج کو ان جانے کا پروگرام ہے
ہے پروگرام لیکن موسم شاید بول رہے مت جاؤ آج
نہیں موسم تو آج اچھا ہے کافی ٹھنڈا موسم ہے
اب بارش پڑ رہی ہے کیا کہہ رہے آپ
نہیں بارش نہیں پڑ رہی ہے تواں بارش پڑ رہی ہے
اپنی کھڑکی سے دیکھیے
مجھے نہیں لگتا بارش پڑی ہاں ہلکی پھلکی یہ ہلکی کہ پھلک بارش ہے یہ کون سی بارش ہو یہ ہلکی پھلکی ہے
ایسے کہاں جا سکتے ہیں سنڈی ڈے ہونا چاہیے تب جا سکتے ہیں
ہاں ویسے بارش میں بھی گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے
ہوں دیکھا جائے تو
ج اور اس میں بھی گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے
ہاں شکر اللہ کا
اچھا بریک فاسٹ میں کیا کھایا آپ نے
بریک فاسٹ میں میں نے نارمل چائے پی اور روٹی کھائی جی
اچھا نارملی چائے اور روٹی آپ ہی کھاتے ہیں آپ اور کچھ نہیں کھاتے
نہیں نہیں
کیوں
بس یہی پسند ہے وہی کھاتے ہیں
اوکے اوکے آپ کو یہ پسند
جی آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں بریک فاسٹ میں
کچھ بھی جو بھی ملے ہم ویسے نارملی ہم نمکین چائے ہی پیتے ہیں اور روٹی نمکین چائے اور روٹی ہی پیتے ہیں
اچھا
چائے روٹی کھاتے ہیں
چائے روٹی ہے لنچ میں کیا پلان ہے کھانے کا
ابھی کچھ منایا ہی نہیں ہے ابھی کچھ نہیں منایا ہے ابھی کوئی پروگرام ہی نہیں ہے ایبھی کچھ نہیں بنایا
اچھا آھر فیورٹ ہابی کیا ہے ہ
ارے ایک ہاؤس وائف کی فیوریٹ ہابیز کیا ہو سکتی ہے وہ دن بھر کام میں رہتی کہ اس کو ٹائم کہاں ملتا ہے اپنے لیے تو اپنی ہابیز کے لیے کہاں سے ملے گا
پھر بھی کوئی تو ہوگی
نہیں ویسے مجھے بک ریڈنگس پسند ہے اور سیریلس دیکھنا وہ بھی اچھا لگتا ہے
اچھا اچھا
ج
سیریلس دیکھنا آپ کو پسند ہے کون سے سیریلس دیکھتی ہے آپ
جو اچھے لگتے ہو ویسے ٹی وی پہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے تھے اپنے سیریلس جو تھے مگر وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں وہ پھر وہ ختم ختم ہی نہیں کرتے وہ اس میں دس دس پیڑیاں دکھاتے ہیں
ہاں پورے بہت سالوں چلتا ہے وہ آٹھ سال دس سال
ک دس سال فکرپ کھینچتے ہیں
وہ بہت بورنگ ہو جاتا ہے پھر پھر ویٹ کرتے کب اینڈ ہوگا
اچھا ہی نہیں لگتا
ہوں آئی اگری ب ہے
ہ اسے مطلب پاکستانی سیریلز اس سے ٹھیکھی ہوتی ہے وہ جلدی جلدی ختم ہوتے ہیں
ہاں ان میکس ٹ مس نہیں تھرٹی فورٹی اییسوڈز ہوتا ہے
ہاں یا زیادہ نہیں ان کی تو ہمارے یہاں تو جو انڈیا کی سیریلس ہیں آپ اپنے ہمارے تو وہ تو دس دس سال بارہ بارہ سال تک چلتے رہتے ہیں
ہاں لک وہتا نا سیریل گوپی اس کا نام پ بھی بہت سال ہ تو وہ بھی بہت شیا چا وہ بھی بہت چالو ج ہے
بہت سالوں تک چلا وہ اس میں بھی پھر یہ دو دو تین تین پیھیاں دکھاتے ہیں پھر کسی کو دکھاتے ہیں وہ مر گیا پھر کچھ سالوں بعد وہ کچھ کچھ تو بعد وہ کچھ اپپیسوڈ کے بعد واپس آ جاتا ہے یہ ان کی خاصیت ہے اور سنائیے آج کہیں جائیے گا گھومنے آج موسم اچھا ہے
دیکھیں گے دیکھیں گے نزدیکی ججیلر وغیرہیرہ
جئیے گا آج موسم کافی اچھا ہے ٹھنڈا موسم ہے
آپ کا کہئی پلان ہے جانے کا ماں ج
کو بھی نہیں کہیں جانے کا پلان ہے ہمارا
اچچھا
کہ گھر کے کاموں سے فصد نہیں ملے گی تو گھومنے کہاں جائیں گے سارا کام ایسے ہی ہے
ہ ایسیے ہی
سارا کا سارا کام ایسے ہی ہے
وہ لیٹ اٹھی ہے آپ کی آج م اچھااات پ
نماز پڑھتی ہے
نہ جی نماز میں پڑھتی ہ ہاں کبھی کبھی جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھتی ہیں
ب ٹائم کیا ہے پڑھنی چاہیے ہمیشہ ہاں برابر پانچ چھ وقت ایکچولی تج بھی پڑتا ہوں
ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں مجھ کو ویسے لگتا نہیں کہ آپ تحجد بھی پڑتے ہوں گے
کیوں آپ کو کیسے ہی نہیں لگتا
بس ایسے ہی گٹ فیلنگ آ رہی ہے
نہیں نہیں میں پڑھتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں ہیلو
ہیلو ہلو جی سن رہی ہوں سن رہی ہوں
چ سنے گیا
اچھا آپ مجھے یہ بتائی یہ آپ ٹیوشن ویوشن نہیں جاتے
ہ جاتا ہوں جاتا ہوں
کتنے بجے جاتے ہیں اسکولوں کی تو چھٹی ہے مگر ٹیوشن تو کھلی ہے نا
اسکول ٹیوشن کھلے ہیں ہاں ٹیوشن کل ہے ٹیشنس کھلے ہیں
کتنے بجے جاتے ہیں آپ
تین بجے جاتا ہوں
اچھا نزدیکی ہے کہ دور ہے ٹیوشن
نزدیک کی ہے گھر سے کتنا پانچ منٹ لگتے ہیں پیدل
اچھا نازر کیا سبجیکٹس ہیں آپ کے
کامرس کامرس میں میرا ہے اکاؤنٹنسی بزنس اسٹڈیز ریٹیل انگلش اینڈ آنٹرپنرشپ
آپ کیا پسند ہے کون سا سبجیکٹ پسند ہے زیادہ
مجھے اکاؤنٹینسی پسند ہے
اچھا اکاؤنٹینسی پسند ہے آپ کو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے آپ کا
اب یہ سوچا نہیں ہے سب سے برا مجھے لگتا ہے بزنس اسٹڈیز
سب سے بیکار لگتا ہے میرے کو وہ
کیوں وہ آپ کو بےیکار کیوں لگتا ہے
اس پ بس تھیوری ہے نا گوٹا کرنا پڑتا ہے یار
کوئی بات نہیں کوئی سبجیکٹ بورنگ ہوتا ہے کوئی انٹرسٹنگ ہو تا ہی آپ نے اپنی پسند ہے آپ نے اپنی چوائس ہے
ہ آپ کا کیا سبجیکٹ تھا
میرا میڈیکل تھا
اچھا الیونتھ پاس کی تھی
ٹویلت
چل ٹھیک
کیا
ٹویلت
اچھا کتنے مارکس تھے ٹویلتھ میں
تھری ہنڈریڈ نائنٹی سیون
ا اچھا ہوں اچھی تھی اچھی تھی ہ تھری نائنٹی سیون بہت اچھی مارکس ہے کہہ رہا ہوں تھری نائنٹی سیون بہت اچھے مارکس ہیں
ہاں میں اچھی پڑھائی میں میں اچھی تھی آئی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ
اچھا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں
شور شور
جی ماس کا ایسا یونٹ کیا ہے تو م ج ارے آپ نے تو بھی کہا میں کچھ بریلین اسٹول وغیرہ
مگر آپ تو میں آپ اتنے سال ہو گئے پڑھائی چھوڑی ہوئی اپ کہاں یاد رہے گا میرے خیال میں ایم تھا ماس کا ایسا یونٹ
اچھا میں آپ سے ایک ایی سوال پوچھتا ہوں پوچھ سکتا ہوں میں وہ تو سوال پوچھوں گا اردو کا سوال پوچھوں گا
پوچے پوچے
ہ تو میرا سوال ہے کٹورے پہ کٹورا بیٹا بب سے بھی گورا
یہ تو پہلی ہے ناریل ہے شاید ہی
ہاں اس کا مطلب کیا ہے ہاں بالکل صحی بالکل سی آپ کو کیسے پتا
میں نے کہا نا پڑھتی رہتی ہوں میں کچھ نہ کچھ تو پتا چلتا رہتا ہے ان جان نالج کے کوشنس ہیں ہی کچھ پتا ہوں گے کچھ پتا نہیں ہوں گے
اچھا اچھا یہ کوٹ سوال پوچھتا ہوں میں
نہیں اس وقت میں فون رکھ رہی ہوں اللہ حافظ مجھے تھوڑا کام ہے
اوکے اوکے اوکے
اکے اللہ حافظ
اسس